ہیلو
وعلیکم السلام
اچی خیریت سے ہے جی اللہ کا بہ شکریہ آپ بتائیے کیسے
جی اللہ کاظ شکر ہے بتائیے
کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹھا تھا آ بتائیں آپ کیا پت
میں ابھی بس بیٹھی تھی ابھی ا کھانا بنا کر بچوں نے کھا لیا ہے اور میں نماز کے بعد کھاؤں گی انشاء اللہ
بناا
بچے پیاز کے پراٹھے مانگ رہے تھے اور چائے تو وہی وہی بنایا وہ لوگوں نے کھا لیا ا ہاں چائے وہ پراٹھوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے نا تو وہی بچوں نے مانگی تو انہیں اچھی لگ رہی تھی تو میں نے بنا دی ویسے اب نہیں پیتے ہیں شام کی چاہے وہ صبح میں ہی پیتے ہیں ا شام کی چائے بند کر دی ہے
صحیح کیا گرمی ہے نا ن شان دہ
گرمی بھی یا پھر دودھ اتنا ہوتا نہیں ہے
جی
اور بتائیے کیا کھا لیا آپ نے کچھ کھایا
ابھی کچھ نہیں کھایا
اچھا
آؤ گا تھوڑی دیر
اچھا اچھا اس ٹائم پت نہیں لگنے رہی تھی کال بار بار بزی بتا رہا تھا اب لگ گئی لیکن اب پانچ کال ہو جائےیں تو اچھا رہے
سرور کا کوئی ایشو ہوگا
ہاں ہاں ایشو تھا کچھ ایسا ہی اور بتائیے سب کیسے گھر میں آپ کے وہاں پر سب کیسے ہیں
گھر میں بھی سب صحیح ہے یہاں پہ بھی صح ہے ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ ک
اچھا اچھا اور آپ کی فرینڈ سے آپ کی ملاقات ہوئی
نہیں ابھی نہیں ہوی
کسی سے بھی نہیں ہو
کسی سے بھی نہیں اب ٹائم ہی ملتا ملاقات کرنے کا بزی اتنا رہتا ہوں کیا
ہ وہ تو وہیں رہتے ہیں نا لوکل میں ہی تو آ بھی سکتی
دو لوگ تو ایسے ہی ہیں جو آپ کے یہاں لوکل نہیں رہتے
کو ٹائم نہیں ہے نا ان کو بھی ٹائم نہیں ہے
وہ کیا کر رہے ہیں کام آج کل
اپنا کوئی کام کر رہے ہو ڈرائ
اچھا ایمبرائڈری والا اچھا اچھا
ہوں
لوک ڈاؤن میں ہوا
ٹھیک ہے گ
ہاں مطلب لوکل میں ہی ہے نا یہ تو صحیح ہے لیکن پھر بھی اب اتنا بزی شیڈیول ہے سب کا کوئی کسی سے نہیں مل پاتا ہے فون پہ بات ہو جائے وہی بہت ہے اور توپ کیا کھائیں گے رات کے کھانے میں
دیکھو سوچ رہا ہوں دال دال چاول منگوالوں سادہ کھانا
وہاں دال چاول ملتے ہیں ہوٹل پہ
یہاں ہوٹل میں دوسرے ہوٹل میں ہوٹل
اچھا وہ ویسے ہوگا نان مسلم ہوٹل ہوگا ہے ٹھیک تو بھائی صاحب آپ کے کیا کہہ رہے تھے مطلب بند کرنا ہے شاپ بیچنا ہے جیسے
یہی کہہ رہے تھے پیسے کا اس کا انتظام کرو اگر نہیں ہو پا رہا تو پھر ایک لوٹ
اچھا ہوں ہ پھر کیا کریں گے
پھر کیا آج آئے تو آج تو کچھ بولے نہیں
ہوں
چلے گئے
اچھا ان کا اچھا وہ
آپ
خیا ت
ایکک انکل آتے ہیں آپ ان سے بولا میں نے اور اکل کر دینا تھوڑا بولے چلو میں دیکھتا ہوں
کیا کیا بولا آپ نے
پیسے کے لیے کولا تھا میں نے کا تھوڑا انتظام کر دو
اچھا اچھا
پیر ٹھیک ہے ان کے سامنے ہی بولا تھا
ان سے لے لو اور پھر یہ ہے وہ تو دے ہی دیا جائے گا جیسے سامان خ دو گے پھر بکے گا تو ویسے تو دے ہی نہیں جائیں گے ہے نا
انہوں نے اپنا پیسہ پھنسا دیا بہت د کا پیسہ مل رہا ہے
ہوں ہ
ہ دس بارہ لاکھ کے آس پاس بال میں کلا دیا
بات تو یہی ہے
ن نہ کری پھر بھی مانتے ہی نہیں کہتے بھی رہیں گے وہ بہت بیکار ہے وہ بہت بیکار ہےس د نہیں میں اور کرتے بھی رینک ڈ
ہوں
لیکن وہ سب کا سب کو ٹائم پہ دے دیتے ہیں ماں اگر پیسہ لے ہو وہ ٹائم پر دے دے تو ایک وشواس بن جاتا ہے اور ٹائم پر نہ د تو پھر اس کوئی نہیںینا چاہتا ہے کتنا بھی کوئی کیوں نہ اچھا ہو کتنا بھی پیسے والا ہو ویلیو گر جاتی
سما سے لیا ایک ایک کے آس پاس
ہوں ہوں
آسٹریلیا آسٹریلیا
ان کو تو دیا ہے بلکہ ان سے لیا کب ہے
اب آ ہے ابھی بھی آیا ہے کچھ دن پہلے آٹھ دس دن پہلے
اچھا تو وہ لیا تو وہ ہاں ان کا ہی والا ہے جو ان کے پاس ہے وہ جو یہاں چھوڑ جاتے ہیں یہ لوگ سب سب کے پیسے رہتے ہیں یہاں پر تو وہی اپنے لے لیتے ہیں کون کس کو دیتے ہیں
ل بھی جا
پتا نہیں بہتر جانے والی
ارے ادھار لیا ہے کہہ رہے اس کا کہناا ہے مجھے چ لیا ہے میں نے
اور بتاؤ
کیا بتاؤںنا ٹینشن میں ہے
ٹینشن مطلب بس اللہ بہتر کرے گا جو بھی ہے
ہاں پورا محال آ بیچتےتا ہوں تھوڑا آتا بیچتا تھوڑے تھوڑے پیسے سب میں پھس گئے تو اتنے پیسے بھی نہیں ملے گ
کیا کروں کب تک کب تک تھوڑا تھوڑا کرب ک چیزیں تھوڑی دکھتی نہیں ہے وہ جاتد ہی اور تھی بھی ک دکھتی ہے
ہاں یہ بس ہے
تو تو میں بھائی صاحب سے کہتے کہ پاپا سے تم کہہ دو ایک بار جو جو وات مس سے کہہ رہ ہو
کئی سکیے
ہ تبھی
کہ رہے چلو دیکھو اسے آنے دو گوڑا والے بھیجے آپ بھیا کو آنے تو کو سے کہوں گا کہیں سے کروائے گا فن کیا ہو
وہ کروا دیں گے اگر تم لگے رہو گے تو وہ کروا دیں گے اگر تم بھی یہ من بنا لو گے کہ ہاتھ بیچ دے رہے ہیں تو پھر وہ بات بگڑ جائے گی کیونکہ تمہارے پاس اب ایک یہی سادھن ہے یہ دیکھ لو اگر تم ان سے لگے رہا تو کروا بھی سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کر کے کروا دیں گے
خ رہا تم کرو
کیا کرو
کہیں سے لو کسی سے لو کسی مال والادے سے لو
ہوں ہوں
مالواڑوں سے اس سے کہ م
ج ان سے کہ کے دیکھ لو جو جو بجی ہیں ان کے شوہر رہتے ہیں وہاں پر آپنی شاپ کے پاس ہی ہے نا وہ تو ایک بار ان سے کہ کے دیکھ لو وہ تو دو لوگ پارٹنر ہے
کیا پتا بتے ن
نہیں ایک بار کیا پتا کہ کے دیکھ لو ہو بھی سکتا ہے دے دے دیں تو اچھی بات ہے ا نہ دیں گی تو وہ وہ جانے یہ تو ہے پ ایک بار کہ کے دیکھ لو پتا چل جائے گا
چلو دیکھتا ہوں پہلے انکل سے کہے ہے
ہوں ہ اور وہ کیا نام میں یا میں بات کر لوں کیونکہ دو تین بار میرے بس کال آئی ہے تو میں دراصل یہ ہ یہ کال میں اتنا بزی ہوتا تی ہ پھر میرے ایک پروجیکٹ اور ہے اس میں کر رہی ہوں اگر ہو جائے تو کچھ تو تو میں کال میں ریسیو ہی نہیں کر پائی پھر جب میں نے کری فری ہو کر تب انہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی بچارے ابھی کچھ ٹینشن میں ہے اپنے لڑکے کی وجہ سے تو اس لیے بھی وہ
ب گ
یس دیکھتی ہوں میں
اپنا آتے ہیں وہ تو اپنا کاموں پوری کرتے ہوتے بیٹھے گھنٹے دو گھنٹے بیٹھے کافی پل لگے بیٹھ جائیں گے
ہوں ہوں ہاں تو کیا چلو ٹھیک ہے میں کرتی ہ ہوں پھر ہے نا ہ
ٹھیک ال